السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہیں آپ اچھے سے ہیں ہاں میری آواز آ رہی ہے آپ کو صاف
ہاں جی آپ کی آواز تو بت چیز پ آ رہی ہے
مصروف آپ اٹا ہی نہیں رہے تھے میںیر
جی جی اس کو آواز ہی نہیں آ رہی تھی جی
ہاں ہاں میں نے بولا تھا ریفریش کیجیے گا پھر سے تو تھوڑا تھوڑا کبھی ہو جاتا ہے تو جی ہاں اچھا ٹھیک ہے مجھے ہاں بتائیے تو کھانا وانا کھ کھایا ہوگا آپ نے جی جی جی جی اچھا صحیح صحیح اچھی بات ہے اچھی بات ہے اور بتائیے آپ کیا حال چال ہے آپ کے ہ
زندگی میں بہت مشکلات ہے بھائی
ٹھیک ٹھیک بڑی ہی مصروفیت ہوگی آپ کو جی ہاں پیسے تو وہ زندگی کا ایک جز ہے بہت ہی مہت فپون جز ہے بہت ہی جی جی ہاں اچھا اچا ایسا مطلب کیا ہو گیا
سے ڈالتی
اچھا ایسا تک کہ کیا ہو گیا تو آپ کو اتنی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے
کہ کیا وہ ہے نا کیا مانگ نہیں پاتے باقی کے پیسے تو خود ہی انا پڑتا ہے اب ان کا ان کا بلا ہو جائے گا وہ ہمیں اگر زیادہ پیسے ڈٹا لیں گے
اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں تو مجھے بتا دیجیے ایک بات آپ کہ مطلب آپ کے لحاظ سے زیادہ پیسے کتنے پیسے مطلب ہوتے ہیں کتنے ہوگے
جی اگر جی اگر تھوڑا سا ادہ ادار دیں گے ہمارے جتنا بنے گا اس کا ڈبل ڈال دیں گے
اچھا نہیں چلیے وہ بات تو ہم دیکھ لیں گے اس کے بعد ایسی باتیں تو ایسی باتیں تو کرتے نہیں ہیں فی الحال ہاں تو مجھے آپ یہ بتا دیجیے کہ آپ کے گھر والے ٹھیک ہیں جی اماں ابو جی جی
جی جی صحبہ محبو صاح ٹھیک ہے جی چچیرے بھائی تو ہمارے ہمارے چچیرے بھائی تو گانڈو ہے باقی سب ٹھیک ہے ہاں جی جی سب سے بڑے والے
اچھا ہاں چلیے وہ تو بول ہی سکتے ہیں کیا ہی بولیں گے ہم اس معاملے میں جی صحیح صحیح وہ تو صحیح اچھا ہاں بس انہیں سپن ہی سپن ہی کر رہا تھا جیسا کہ میں آپ کو سکھا رہا تھا کس کیسے کر گیا ہوں جی ہاں میں معاملے میں ہم بات کریں گے تو آپ کو پت ہے میرا کتنا مہتو اور کتنا امپورٹنٹ میچ ہونے والا ہے کل
جی کیوں
تو آپ تو اس معاملے میں سوچ بھی نہیں سکتے
جی کیوں
کل کل یہ ایک محلے کی دو ٹیمیں ہے کیا ہے ایک محلے کی
ج جی
دوٹی
ہ
ہوا تھی لڑائی پہلے ہی ایک ہی ٹیم اب ان کو کیا ہوا آپس میں لڑائی تو لڑائی کے بعد تو آپ کو پتا ہی ہوگ ہوتا ہے ٹیموں کا آپس میں جو ہے بہت زیادہ وہ بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ نف فرتیں بٹ جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے دو ٹیمیں بنائی کیا بنائی دو ٹیمیں اب ان دو ٹیموں کو بہت مطلب بہت بول رہے تھے تب سے کہ آپ لوگ آپس میں کوئی میچ کھیلو دیکھیں گے کون اچھی والی ہے تو بہت محلے محلے اس کے بارے میں بہت چاچا کر رہے تھے تو کیا کہ اب انہوں نے آپس میں کھیلنے کی بہت ہی تیاری کر دی مطلب
اچھا
جو ہے یہ تیار کھیلنے کے لیے تو اسی سلسلے جو ہے انہوں نے آپ ایک میچ نہیں انہوں نے کہا تین میچ کھیلیں گے سیریز کھیلیں گے کیا کھیلیں گے سیریز جی سیریز ایک کھیلیں گے ہم تو یہ تیار ہو گئے اس معامل سے اب کیا ہو گیا کہ اب پرسوں یہ مجھے بول رہے ہیں میں تو فیحال یونیورسٹی میں کھیل رہ رہا تھا تو آپ مجھے یہ بول رہے کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ کھیلو تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ایسا مطلب جو ہے امپورٹنٹ آپ نے جو کہااں بہت ہی مپورٹنٹ سیریز جو ہونے والی ہے تو میں کھیلوں گا اب میں سن رہا ہوں کہ مطلب یہ بہت زیادہ یہ ہو رہی ہے خطرناک کیوں کیوںہ جو محلے والے وہ اسس میں بات کر رہے کہ ہم جائیں دنے ہم بھی جائیں گے دیککھنے عید رہ ہے وہ کل ہمیں دیکھ رہا ہوگا میچ کھیلتے وہ سارے جو ان کے محلے ہے نہ پورا وہ فقت پورا ثفاقتل ہوگا کل میچ دیکھنے جسے یہ ٹیمیں سامان لیتی ہے نا سامان لیتی ہے وہ سب ان تکوالا کہہ رہا تھا کہ ہم میں میچ دیکھنے آؤں گا وہ دکان بند رکھنے کو تیار ہے تو آپ خود ہی سوجیے کہ مطلب کتنا جو ہے اپ امپورٹنٹ میچ ہوگا کل اور کہیں نہیں لگاتار تین ہاں ان شاء اللہ ضرور جیتیں گے ہم اس معاملے سے تو کوئی شک نہیں ہے اس سے کیا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں میں سن رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے مجھ پہ پیسے لگایا ہے کہ میں ان کو پیٹوں گا کچھ کہہ رہے نہیں میں نہیں پیٹوں گا کیونکہ کیا وہ ہے ہوں تو میں اس معاملے سے کیا نہیں کہوں گا آپ کو جی تو میں کہہ رہا تھا کہ مطلب جی ہ ہاں وہ تو ہے ہی میں گ گیا ہی تھا کہ رہا ہوں نا کہ مطلب یہ لوگ انہوں نے مطلب یہ میں پرارسو سن رہا تھا ان کے کپتان سے کہ میں اس والے کو نہیں کھیلوں گ کو مذاق میں کہ رہا تھا کہ اگر یہ کھیل گا تو ہم نہیں پھر سیریز کے ل کہ میری بارے میں وہ بات کر رہے تھے تو اتنا مہتوپورن میچ ہے وہ میرے لیے میرے پر جو ہے بہت ہی امید ہے جو ہے نظریں میرے پٹی کی ہوگی ان شاء اللہ کل اور جی جی آپ ایک کام کیجیے گا
ہاں جی
آپ جو دعا میں رہے گا اگر میرے لیے کہ میں ایک شتک انشاء اللہ لگاؤ ایک ہنڈریڈ لگاؤ جی ہاں ضرور ضرور آپ کے پس وقت ہوگا تو کل صبح دس ہی بجے ساھے دس ہی بجے می چ ہے لگ چک ہے ہوگا جی میں عید عید گاہ والے عیدگاہ کی طرف ایک آپ کو پت ہی کہ پہلے ایک باغ آتا ہے دو گراؤنڈ آتا نا ادھر میں پہلے ایک آتا ہے تو اس کے بعد دوسرا آتا ہے دو بڑے گراؤنڈ آتے ہیں نا عید گاہ میں ہ جی ہے نا ہاں دوسرے والے میں جی پہے والے میں جب بڑی کے یہاں سے آئیں گے نا سیدھے تو آپ کو پہلے ایک آئے گا وہ والا نہیں دوسرا والا جو ہوگا اسی کے بیچوں بیچ ہماری جو ہے میچ ہونے والی ہے اب وہاں کسی کو بھی پوچھیں گے نا کہ نو پورو کا میچ کہاں ہو رہا ہے وہ آپ کو بتا دے گا
جی ادھر تو بہت سارے میچ
ہاں وہ تو بہت سارے ہوتے بہت ہی رومانچک دن ہوتا ہے جی جی جی کیا بول رہے ہیں آپ جی
میں نے کہا آپ لوگوں کو کیسے سمجھ آتا ہے کہ بہت اتنے بالوں میں سے ہماری بال کون سی ہے وہ یہ
ارے وہ تو وہ سمج آ ہی جاتا ہے کیونکہ نظریں ایک کی نظریں نہیں ہوتی ہے وہ تیرہ سے پندرہ لوگوں کی نظریں اس بول پر ہوتی ک کتنوں کو دھوکا دیتی وہ بہت
کبڈی کسی نے شارٹ کھیل اور کسی کے سر پہ آ گیا پیچھے سے
ہاں بہت بار میرے سامنے ایک بندے نے شارٹ کھیلی اور دوسرے کے سر کے پیچھے سے آئی وہ وہ وہیں پر گر گیا اس کو پھر ہسپتال لیا گیا اور دوسری بار کیا ہوا میں کیپر ھوں تو میں جو مجھے ہیللمٹ لگایا تھا میں نے اب کہ آب ہیللمٹ نہیں نکالوں گا میں ورنہ فاس بولر نکال لیتے نیچے رکھتے تو اس وقت میں نہیں لگاؤوں کہ خطرہ ہے تو میں نے کہ پیچھے سے ایک بال آئی سیدھا ہیلمٹ کے سر پہ جہاں مجھے لگی اب برابر وہیں پر بال آئی تو اس لحاظ سے میں مطلب بہت ہی زیادہ خوش قسمت تھا کہ میں نے ہیلمٹ نہیں اس وقت نکالی ایکبار بال میرے سینے میں ایک بال وہ بہت زیادہ ختم خطرے والی جو ہے وہ بات ہے اس معاملے سے وہ تو بہت ہی زیادہ مطلب بولوں گا میں
مطلب بہت ہی خطرے والی جگہ ہے کوئی اگر کسی نے تیز شاٹ کھی لیا تو سچ میں انسان مر بھی سکتا ہے
ہاں آرام سے مر سکتا ہے مطلب آپ ایسا سوچ لیجیے کہ ایک جو ہے فیلڈ ایک جو ہے ایک ٹیم کا کور کا لیڈر دوسرے کے بیٹسمین کی بس اگر شاٹ کھیل کے آیا کچھ اس کو تو وہ جو ہے آن اسپاٹ ہ ہ اس لیے اس لیے تو میں کیپنگ چو نا کیونکہ کیپرنگ میں میرے پاس جو ہے ہیللمٹ لگانے کا موقع ہوتا ہے اس میں میں ہیللمٹ نکالتا ہی نہیں ہوں میں تو بچ ہاں ہاں ہوں نہیں نہیں باقی ح اتنے زیادہ مج دیکھیے میرے دو حصے مجبو سر اور نیچے نیچے جو گارڑ لگا گے ہوتا ہے کیپر کو
نہیں نہیں یار سر کبھی ہڈی وڈی پہ بال آگئی تو
اتنا نہیں اتنا ہڈ وڈی پہ وہ بچ جاتا ہے اتنا وہ نہیں ہے کیونکہ اب عادت پڑ جاتی ہے نا عادت انسان کو جب ہو جاتی ہے تو پھر اتنا وہ دیکھتا نہیں ہے کہ وہ پھر ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی آتی ہے مطلب اب سوچیے کہ مہینے میں اگر آئی تو ایک سیزن میں دو تین بار بال آئے یعنی ایک سال میں دو تین بار ہی بول ایگی زیادہ تو وہ اتنا نقصان بھی نہیں ہوتا ہے اس معاملے سے وہ بہت ہی جب کل بہت ہی زیادہ آپ سوچے کہ جو اپوزٹ ٹیم ہے میں نے سنا کہ وہ تین دن سے تیاری کریے کہ وہ مجھے کیسے آؤٹ کرے گی یہ میرے کانوں تک یہ بات پہنچی ہے وہ تین دن سے پریشان ہو چکے ہے کہ اس بندے کو ہم کیسے ہٹائائے کیونکہ اگر پتاہ سننے میں آئے کہ ب سونچ کہ یہ ہیٹ گیا نا تو جی گیم ہماری ہے تو اسی لیے مطلب مجھے ہ ہ ہاں دو تو نہیں دو کنٹیینیو نہیں تو اس سے پہلے بھی میں آپ کو ایک بتاؤں گا سیریز ہوئی تھی ایک تو کیا ہوا تھا اس میں بھی کہ اب ہماری جو ہے اسی ٹیم کے سات اسی جو میں جس کو میں کھیل رہا ہوں انہیں ٹیم نے ایک سیریز رکھی تھی دوسری ٹیم کے ساتھ تو اس میں کیا ہوا تھا کہ اب پہلا میچ جو ہے وہ ہم نے ہار ہارا اس میچ میں میں آؤٹ ہو گیا بیچ میں ورنہ وہ بھی ان شاء اللہ جیتے ہیں مگر میں آؤٹ ہو گیا میچ ہم نے ہارا اب انہوں نے مجھے بہت کیا وہ نا وہ بولتے ہیں نا وہ اٹھانا ایگو ویگو مجھے غصہ خطرناک آیا اب دوسرا میچ میں کیا ہمیں ڈیڑھ سو رن کرنے ہمارے پچاس پہ آ کے ساتھ آؤٹ ہو گیا میں اکیلا کھیل رہا ہوں اب میرے ساتھ بندھا ایک د گیا میں نے جو ان کی پٹائی کی ہے اس وقت وہ ڈیڑھ سو والا کھیلا میں نے ان کو جتایا جی ہاں اوپنر میں نے اس میں میں کچھ اسی کچھ رن کی مین آف دا میچ لایا مجھے ابھی بھی اس کی ٹرافی ایسی ہے
اوہ او
تو کیا ہوا پھر جب دوسری بار جو ہم کھیلیں گے تیسرا میچ ان کے لیے اب ایک ایک تو برابری ہو گئی تھی نا ٹھیک سر میچ میں ہم نے انے اسی پ اٹتے ان سب کو اور پھر میں نے بھی اس میں پچاس کیے تو پھر اس اس طرح ہمیں اس سیریز کا جو ہے مین آف دا سیریز آیا
جی آپ آپ لوگ کو کل تینوں میچ جی کھیلنے ہیں
کل ہی کا تین تین سنڈیز کو تین میچ کھیلیں گے ہم لگاتار تین آ سنڈیز کو تین میچ جی ہ کل جو ہے پہلا م تس تیس اوور کا میچ ہوتا ہے نا ہاں تیس تیس تھرٹی تھرٹی جی
وہ
تھرٹی تو اسی لیے مطلب بہت ہی زیادہ اچھا اور رومانچک جو سیکھنے والا میچ ہوتاائ نا تو وہ ان دنوں میں ہوتا ہے جی جی ہ وہ تو ہے ہی چلیے ہمارا وقت اختتام ہوتا ہے تو میں پہلے کپڈی ڈال دوں گا اس کے بعد میں آپ کو میسیج کر دوں گا ٹھیک ہے نا پھر آپ
پہے میں تب خود اپنی باتیں کر لوں گا آپ چپ بیٹھنا
نہیں ویسے تو نہیں ہوگا نا ویسے تو میری طرف سے وہ نہیں نہیں نہیں نہیں ویسے نہیں ہوا میں آ کو بتاتا ہوں نا کیوں تو چلیے ہمارا یہ پرچہ ختم ہوتا ہے میں آپ کو میسج کر دوں گا نا اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے چلی پئے